جی جی فیضان صاحب دیکے فیض صاحب آپ بتانا چوں گا کہ میںڑااد انر ہوں میں اس وتڑھائی کرا تھابھی ک ٹائ پہل جب آ سےہلے بات نہیں ہوی
ہاں تو پہلے میرے کو آج ایک بات بتاؤ آج مطلب باہر ہمیں جانا ہے کہ نہیں جانا میں اس حساب سے اپنا شیڈیول فٹ کروں گا
ان شاء اللہ ہم ایک گھنٹہ ضرور مطلب کریں گے اسپینڈ ایک دوسرے کے ساتھ
کتنے بجے وہ ٹائم بتاؤ میرے کو
ساڈ ھے ا چار بجے کے بعد آپ رکھ لیجے چار سے لے کر سات کے بیچ میں ایک گھنٹہ نکال لیں گے ہم
ٹھیک ہے ٹھیک ہے
آپ کو جو بھی کام ہوں گے مطلب جو آپ کا یہ چل رہا ہے پروجیکٹ ہے اس پر آپ چار بجے تک کام کیجیے گا
چار بجے تک
ہاں مطلب چار بجے کے بد چار بجے کے بعد بھیپ کر سکتے ہیں لیکن وہ آپ سات ساڑھے سات کے بعد پھر کر پائیں گے یا ایک یہ ون گو میں کرنا پڑتا ہے انٹر لے سکتے ہیں
ایک ہی میں کرنا ہے میرے کو میں انٹرول نہیں لیتا
پر لے سکتے ہیں
ہوں
اچھا ٹھیک ہے وہ پریشانی نہیں ہے کہطلبگر کب ٹائمگ جائے یا کوئی پرابلم ہو جائے تو انسان کر سکتا چو ٹھیک آدا کر ل آد آ باد میں کر لوںا
پ
اچا ٹھیک ٹھیک بڑی اچھی بات ہے جس حساب سے آپ انٹرنشپس کرے ہیں مجے لگا ہے اگے سال جب پیکیج کا نمبر سن لوں گا کہیں میرے پیروں کی زمین مطلب کھسک نہ جائے
انشاء اللہ اچھا پیکیج لگنا چاہیے وہی ویسے بھی یہ انرشپس کیا یہ تو ورچوولل انٹرن شپس ان کا کوئی نہ مطلب محول نہیں ہے
لیکن اس بیس پر تو بڑھتا ہے نا مطلب اگر آپ مان لیجیے آپ کو ایکس اماؤٹ مل جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میں نےٹرن شپ کیے وہ کہتے ہیں ایکس پلس ٹو اب دیکھا میں نے ایک اور کیے ایکس پلس فور ایسا نہیں ہوتا
وہ تب کہےا جب میں نے کسی کمپنی میں انٹرن شپ کی ہوتی ہے ابھی میں نے ور ورچ انٹرن شپ کی ہے تو وہ میں بولوں گاورچل انٹرنشپ وہ بولیں گے ایکس پلس زیرو پوائنٹ ون
اچھا ایسے ہی ہوتا ہے ب کم ملتا ہے اس کا فائدہ
ہاں
اچھا ٹھیک ہے لیکن
بٹ میں نے اس لیے کیا تھا کہ کہ میں تھوڑا سا مطلب کچھ سیکھ لو ان چیزوں سے جیسے میں نے ابھی مطلب تم کو نہیں پتا ہوگا مرنسٹیک ہوتا ہے وہ ہم نے سیکھ لیا ڈپلوائی کرنا سیکھ لیا میں نے تھوڑا سا
کافی کہنے کا مطلب ہے جب آپ کشمیر آئے آپ نے دو سال کی پڑھائی کی تھی اس کی کچھ پریکٹیکل چیزیں آپ کو سیکھنی بقی تھھی جو آپ نے ان دنوں میں سیکھ لیھی
نہیں یہ پڑھائی ابھی ہم نے کی بھی نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں
تو بڑے خطرناک کھلاڑیوں میں مطلب ناموںور لوگ ہیں
نہ نہ ایسا کچھ نہیں سب کرتے
آپ مجھے بتائیے ہندوستان میں ایسی کوئی جگہ ہے جہاں آ اپنی بیوی کے ساتھ گھومنا چاہیںے
کیرلا
کیللا میں آپ کو جانا پڑ رہے گا
ہاں پسند ہے
آپ نے نام غلط کہا اصل میں اس کا نام کیرلم ہے
ہاں وہی کیار لم
بالکل میری بھی کچھ پسند ہیں جیسے مہاراشٹر میں ایک دو جگہ ہیں جو کہ مطلب ایسے نہیں ہے کہ ممبئی سٹی سٹی تو ہر جگہ ہے مطلب سٹی تو کہیں بھی جا سکتے ہیں لیکن وہاں کااؤںی ایسی جگہیں ہیں جو مطلب بڑی جھیل سی مطلب جگہ ہے بڑے ملب وہ جنل ٹائپ ہیںڑے اچھے ایریازجھے لگے میں نےیکھا تھا ہلز میں مہاراشٹرا میں ہے میگھالیہ میں ہے کیرلمم میں ہے کچھ جگہ ہیں ساؤھ کشمیر میں کچھ زیادہ ہی جگہ ہیں جن کےار میں ہم بالکل بھی پت نہیں ہمیں لگتا کہ باہ خوبصورتی ہے ہی نہیں
نارتھ ایسٹ بڑھیا ہے گوہاٹی ہے
بہت زیادی جگیںچ
میگھالیہ ہے گواٹی ہے آندھرا پردیش ہے انڈمان نکوبار جاؤ
انڈرمان تو میں بالکل جانا چاہوں گا وہ جو کچھ دنوں پہے راہل جی نے وہاں وہ کیا تھا وہ
ابائی اس کو چھوڑ مزے کرنے جا
نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں جو وہ انہوں نے کیا مجھے اس بات کا نام نہیں پتا نا کیا کیا انہوں نے وہ ہاں وہی وہ میں کرنا چاہتا ہوں
ہاں سوئمنگ آتی ہے
میں سیکھوں گا تب تو سیک
واہ اگر اگر سانپ پکڑنا نہیں آتا نا تو بل میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے
سوکھ میں تزد لگتے ہیں سیکھنے میں
اچھا
کورس ہے ایک مطلب باہر دلی میں کراتا م یہاں بھیہ شاید کراتے
بول وہ آدمی رہا ہے جو پانی میں اترنے سے ڈرتا ہے وہاں
بات ڈر کی نہیں ہے بات جب میں کسی ایسے انسان کے سھ ہوں گا مطل جس پر میرے کو یقین ہوگا تو میں نہیں کروں گا
نہیں نہیں نہیں نہیں مطلب تو تم سیدھا کہنا چاہتے ہو تمہیں ہم پہ یقین نہیں ہے وہاہ
آپ لوگ
مطلب بیس سال مطلب بیس سال سے بیس سال میں مطلب ایک بھی یقین مطلب دس پرسینٹ بھی نہیں ہے ہم پہ وہاں پہ چھ سال
کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ آپ جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ جب گھومنے جائیں گے
نہیں نہیں بات کیوں پلٹ رہے ہو بات کیوں بٹکا رہے ہو
تب سنی سنیم پ پر
نہیں نہیں میرے کو بول آج تو بولے گا یقین کیوں نہیں بنا پایا تھا
لیکن میں لیکن آپ ل کما نہیں پائے میں بنا نہیں پائی تو الٹا سوال ہو گیا
نہیں نہیں نہیں ہم کیوں نہیں کما پائے ہم نے ایسا کیا کام کیا
آپ کو جب بھی موقع ملا تو آپ نے مجھے تکلیف ہی دی
فار اگزامپل
فار ایگزامپل جب بھی میں نے آپ سے کہا کہ مطلب میرا ساتھ دیجیے آپ لوگ ڈرتے ہیں ساتھ دینے سے
کہاں پہ کیا ساد
مطلب کہ جب میں آپ کے اکاؤنٹ کے نام کا استعمال کیا تو آپ ابھی بھی گھبرا رہے ہیں
ابھی بھی کیا گھبرا رہے اکاؤنٹ کا استعمال کیا میرے نام کی دجیاں اڑا د دی اب میرے کو پتا بھی نہیں میں اس میں دھیان بھی نہیں دیتا اب ابھی بھی گھبرا رہے ہو مے میری میری عزت میری عزت کی چیتڑیں ادھڑ دیھی اڑا دیے پھر بھی میرے کو کوئی ٹینشن نہیں ہے
کچھ دنوں بع جب آپ اپنی چاچای کر رہے کہ مجھے ابھی بھی ڈر ہے اگر آپ کی چچیری بہنیں سوری مطلب
ہوں
اار نے آپ رام کر دیا آپ پورا را گندگی میں کچھ نہیں کیا تھا ایسا کچھ
ہے یہی تو یہی تو دقت آ جاتی ہے کہ جب یقین ہی نہیں ہو تولب اگر تہ اگر تمہیں لگتا کہ میں بول دوں گا تو میں کیوں نہ بولوں اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں بول دوںا تو میں کیوں نہ بولوں تم میرے کو پہل ہی ڈکلیئر کر دے تو یہ بول د گا تو میں کیوں نہ بولوں پھر
اچھا ایسے ہی فلاسفی ورک کرتی ہے
تم بول رہ ہو نا کہطلب فار ایگزامپل تم نے بولیا کہ تمہیں میر پہیقین نہیں ہے تم بول دو گے تو اب میں اگر کتنا مطلب اب میں اگر بولوں نہ بولوں اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کیونکہ تم نے پہل ہی اپنے من میں بٹھا رکھا یہ بول دےا فرق نہیں پڑے گا کیونکہ تم نےہے ہی بول رکھ ہے یہ بول دے گا یہ اس کہ اس پہ میرے کو بھروسہ نہیں ہے سمپل بات آ جاتی سمپل بات آ جاتی نا یہی پہ بات پھر وہی بات پھر وہی آ جاتی ہے
نہیں بات سموسے کی نہیں بات چٹنی کی ہے
چٹنی چھوڑو ابھی چٹنی سموسا چھوڑو ابھی ابھی یہاں پہ آلو کی بات ہو رہی ہے
کہ آج کل جو گرمیں بنا ہے سالن کی کیا بنا ہے
پھر سے بال پلٹنے کی کوشش ہوا بڑی گٹیا کوش کچھ نہیں ہوگا پتا نہیں
کل تو آپ شام کو کھا رہے نا کچھ کیا کھایا کیا آ جائے
دال کھائی کل شام کو ابھی پتہ نہیں ابھی کیا ہے
اور آپ میرے گھر جب آئیں گے تو آپ کب آئیں گے وہ توڑنے کیا کہتے ہیں اس کو یار یہ اخروٹ توڑنے
اخروٹ اخروٹ کا کیا کروں
کھا نہیں ہے کر روٹ آپ کو
دو لو
ارے آؤ یار اتھار خود یار مطسب یہ بھی میں کروں
ہاں تم ہی کرو گے کیوںکہ دیکھو تم وہاں پہ پڑتے ہو میں وہاں پہ کیا کرنا تم پڑو گے اور میں اخروٹ اتاروں گااں
جس دن میں پائ گےھر اس دن میں دس منٹ بیس منٹ کا آدھے گھنٹہ کا میںیکھ لوں گا کیا مذاقات تھوڑی آپ آئیں گے انشاء اللہ کچھ دنوں بعد میں آپ سے کہوں گا
انشاء اللہ
میں سے کہہ رہا تھا فیضان صاحب بہت دقت کا سامنا کرنا پ پڑتا انسان کو زندگی میں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بیوی کے ساتھ گھومنا اچھا ہے
پھر وہی بات آ جاتی ہے یار تیکو تیکھو لگتا ہے ہم کو پتا ہوا کیسا ہوتا ہے کیسا فیل ہوتا ہے
میں تو ریل میں دیکھتا ہ مجھےڑا اچھا لگ ہے
تو تیرے کو تو پھر بھی پتا ہوگا میں ٹھہرا سا دس فٹ آدمی دور رہنے والا
نہیں مطلب آپ سوچو بیوی کا ہاتھ پکڑ کے چل رہے ہو ایک اس کے مطلب اس کی جو مطلب
میرے کو کیسے فیل ہوگا میرے کو کیسے فیل ہوگا میں تیرے کو میں تیرے کو بولوں میں میں تیر میں تیرے کو تو نے ک کار چلائی ہے
نہیں
ہاں
ایک بار چلائیے تھوڑا سا ہ ہوں ہ
جیٹ چلایا
ایک بھی نہیں ایک بھی نہیں
میں تیرے کو بولوں تو فیل کر ت جٹ کے ایسے مطلب وہ سوئنگ کر رہا ہے تیرے کو فیل ہوگا
پھر مجھے کیوں ہو رہا ہے یہ فیل
ا تو یہی فالتو بات کیونکہ تم نے ایکسپیریئنس کی ہے تم نے جیٹ نہیں بٹ جیٹ کا ماڈل پکڑا ہے
مطلب مذاق میں نہیں کہہ رہا ہوں پ سچی میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب آپ چل رہے ہیں ب گود میں بچہ ہے ان کی گود میں بچہ ہے اور ضد کر رہی ہیں آئس کریم کائیں گے آئس کریمھائیں گے آپ جل رہے ہیں آ گہ رہیں گے آئس کریم را والا وتو دس دس ہزار کی ایک ایک آئس کریم دے دو بھائی کوئی پریشانی نہیں ہے مجھے
ہ یہ تم کو اس لیے فیل ہوتا ہے کہ تم اس کے ساتھ گھومے ہو اسی لیے
نہیں سچی میں مطلب اچھا لگتا ہے انسان کو پیسے مطلب میں بڑا کنجوس انسان مجھے آج بھی یاد ہے جب میں ایک دن اپنے بھائی کے ساتھ سری نگر گیا تو میرے جو فادر پاپا نے میرے ہاتھ پیسے مطلب بولا کہ تمہیں کچھنوں جاگزام دینے تو اپنے سات ہی پیے ویسے رکھ لینا ہو یہ سب میں گیا میرے بائی کو پیسہ نہیںے کیکہ نے مجھے دیے بولا تھا کہ اس کو لگا تھا کہ کچھانا بھی پڑ گا تو دونوں کھائیں گے اب میں تھوڑا الگ انسان ہوں میں صبح گیا اس کے ساتھ بائک کے ساتھ کرایہ ورایہ بد گیا ایگزام دینے گیا میں نے اس کووھا بھی نہیں بائی تجھے کچ چاہیے بھائی یہ میں نے اس کو بھی نہیں پوھا نہ کچ خود کایا نہ اس کووھا اب ہم گئے میں ایگزام دینے گیا تین گھنٹے میں اندر بیٹھا وہاں سے میں باہر آیا جب منڈی تک جب ہم سرینگر چلوا تو میں تو یونیورسٹی سے آتا ہوں دو گاڑیاں مڈی تک بدلنی پڑتی دو گاڑ م میں نے بت دی منی میں میرا بھائی مج سے کہہ رہ ہے وہ بائی تو مار د گا ار مجے بھوک سے کچ تو دے دےیار ت کچھ ہ نا سچ میں ب ہاں م ٹھیک ہے میں نے بیسو روپ لکھا د پورا لے لو آلو مجی بجی سب کچھ لے لو اور کھاو مجھے کچھ نہیں کھانا پھر اس نے ہنستے ہنستے لے لییا اور کھا لیا اور گھر میں بولاو اس پاگل کے ساتھ میں کہھی نہیں جا سکتا یہ کچھ کھلاتا ہی نہیں میں بڑا کنجوس انسانوں پ سیکھے واسے
سیددھی بات ن بکوس
ہاں مطلبم پ ک چ س انان لیکن پتا نہیں من کر رہا ہے میرا ایک ایسا ہوتا میرے ساتھ میں پیسہ کتنا خرچ تھا ان پہ
تیرے کو لگتا ہے تو نہیں خرچے گا تو ان کو بوکا مارے گا
میں تو کہتا ہوں میں میرے پاس جتنے پیسے ہو میں بولوں گ خرچ ہو ار بس ساتھ مطلب ایسے ہی ملب وہ فیل صبح سبح بند پھر سے وہی کہہ رہا بند اٹے بچے کھیل رہے ہو الگ فیل ا کو یاد ہو مسجد میں ہم بات کرے تھے بچہ جد کرا ہے لے لو یار سے یار بہت شور کرا ہے لے لو اس کو اندر یار ایسی بات ہے بڑا مزہ آ جاتا زندگی میں
میں کچھ نہیں بول ستا میرے میں زیرو ایکسپیریئنسڈ ہوں
بات ایکسپیرئنس کی نہیں ہے آپ کو بھی تو پتا ہوگا نا اس بارے میں
نہیں کیسے پتا ہوگا
چلیے کوئی بات نہیں میں آپ کو تین ساڑھے تین پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس وقت ہم نکلیں گے ٹھیک ہے
چلو ٹھیک ہے چلو
ٹیک کیئر سر